ویلکم سلام کیسی ہے آپ
بالکل ماشاء اللہ کیریت سے آپ بتائیں آپ کیسے ہیں
جی بالکل ٹھریت سے آپ بتائیے کھانا وانا ہو
جی جی ابھی تو ہم شام کے کھانے کے انتظام میں لگے ہوئے ہیں
ہمارا کہ کا مطلب تھا آپ کا ناشتہ وغیرہ
جی وہتنا صورح ہی کر لیا تھا دن دن کا بھی ہو گیا ہاں بے
کہ رہے کہ ہمارا بھی ابھی چائے وغیرہ ناشہ ہو چکا ہے بھی ہماری امی رات کا کھانے کی تیاری کر رہی ہے
اچھا صی ہے ابھی کیا موسم بہت خراب چل رہا ہے نا تو پھر وہ شام کو کیڑے وغیرہ آ جاتے ہیں نا
بالکل ہم ہمار رہے ہیں آپ ب تو موسم تو ٹھیک ہی ہے مطلب گرمی کا ہی ٹائم ہے
موسم بہت خراب چل رہا ہے نا ہر دو سیکنڈ میں موسم تم ن مطلب بدل رہا ہے
ہمارے یہاں پر تو ایسا نہیں ہے ہمارے یہاں پہ جو موسم سم ہے وہی ہے
ہمارے یہاں بہت بدل رہا ہے ہے نا مطلب بارش بھی ہے گرمی بھی ہے اور کیڑے بھی بہت ہیں
بارش کا ہی ویٹ کرے کہ بارش ہو تو ہم کو ٹھنڈک رات ملے کیونکہ یہاں پہ
اچھا آپ کے یہاں پھر بہت گرمی ہے اللہ خیر کرے اللہ بچ کیا ہے گرمی تو ادھر بھی ہے پر بارش ہو جاتی ہے نا تھوڑا سا پانی زمین کو مل جاتا ہے نا تو تھوڑی سی ٹھنڈا ہو جاتی ہے ب کیڑے بہت ہو رہے ہیں
ہم تو دعا کر رہے کہ ہمارے یہاں کب بارش آئے کہ سب کو ہمارے یہاں
جی جی ضرور ہوگی انشاء اللہ آپ کے یہاں بھی بارش ہوگی ہمارے یہاں ہوئی ہے تو آپ کے یہاں بھی ہوگی
بالکل اور فرمائیے
بالکل سب اچھا چل رہا ہے بس گرمی سے بہت پریشان ہو رہے ہیں سوچ رہے ہیں بارش اچھے سے ہو جائے تو ہمیں اور وہ مل جائے نجات گرمی سے
تو یہ بھی ہے کہ ایک بار بارش اسٹارٹ ہو جاتی ہے ن تو دھوپ نہیں نکلتی ہمارے یہاں پر ایک بار بارش اسٹارٹ ہوگئی تو چار مہینے تک لگاتار ہی بارش ہوتی رہے گی دھوپ کے درشن بھی نہیں ہوتے ہمارے یہاں پھر ہم دھوپوں کے لیے ترس جاتے ہیں
دھوپ کے ت دار کوئی طرس جاتے ہو
بالکل ابھی بارش ہو دھوپ ہے تو بارش کا انتظار کر رہے ہیں اور بارش ہوگی تو ہم دھوپ کا انتظار کریں گے
صی ہے بارش میں کپڑے وغیرہ سب سکھانے میں بہت
بہت دقتیں آتی ہے
ہاں بہت مسئلے ہیں
بالکل ہے ایک بار ہمارے یہاں پہ بارش اسٹارٹ ہو جاتی نا تو دھوپ بھی نہیں نصیب ہوتا ہے ہمارے یہاں
کہ اللہ کرم کرے آپے آپ کے یہاں پہ جلد سے جلد بارش کراائے ہم بھی دعا کریں گے آپ کے لیے
بالکل بہت فرمائی ہے
جی چل رہے ہیں سب لگے ہوئے ہیں اپنے اپنے میں ابھی نا مطلب اتنا مطلب موسم اتنا خراب چل رہا ہے نا مطلب چھ بجے تک آپ ہیں نا بس کولر کے سامنے سے مت لو یہ ہو رہا ہے
ہمارے یہاں پر تو ہمارے یہاں پر تو اتنی گرمی ہے ہیں ابھی تو چھ بجے تک بھی اتنا دھوپ رہتا ہے سات سارے سانج بجے تک اتنی دھوپ رہتی ت مار ہ اور ہوا وغیرہ بھی نہیں بئے ہاں بالکل
چلی ہی نہیں رہی ہے س
یہ بارہ ایک دس بجے تک ہمارے یہاں پہ ہوا چلتی رہتی ہے جیسے سونے کا ٹائم ہوتا ہے بارہ ایک دو بجے اس کے بعد ہوا بالکل بھی نہیں چلے گی ہمارے یہاں اوپرس اتنی گرمی سونے میں تکلیف ہوتی ہے یہاں کو ہمارے گھر اے سی ہوتا جس کے گھر اے سی ہے وہ تو ٹھیک ہے اور جس کے گھر میں پنکھا ہے تو ان کا تو بےحال ہو گیا یار حالت
ارے اللہ خر رے بچائے بھائی صحیح ہے گرمی نا اتنی بنکر ہو رہی ہے اور نا سامان میں کیسے مطلب نا اے سی بھی استعمال کر کام میں لینے سے پہلے بہت سوچنا بہت احتیاط چیز ہے بھائی میں نے نا نیوز دیکھی تھی مطلب اے سی میں بھی ہے نا گرمی اتنی ہے کہ اے سی خود ہو گئے پھٹ گئے
بالکل ہاں ہم نے بھی نیوز میں دیکھا تھا ایک اے سی کوئی چلا رہا تھا نا ان کے گھر پہ اے سی پھٹ گیا
ہاں اور وہ سب وہیں تھے ب بتاؤ بچاروں کے ساتھ کتنا وہ ہوا ہاں یہ تو نا اپ تو اپ نے اس کے لیے لائے کہ بھائی اللہ کرے ہم کو تھوڑا بہت سکون ملے گرمی سے اس کے لیے اپن اے سی خرید کے لائے ساتھ میں آفت ہو را کیھی
بالکل ا سی سے سکون تو ملتا ہی ب کبھی کبھی ڈر بھی لگتا ہے
یہی تو نا بہت احتیاط برتنے پڑتے ہیں بھائی
نیوز وغیرہ میں کتنی آتی ایک ایک مطلب شاید یو پی کے سائڈ کا تھا ان کے گھر پہ اے سی پھٹ گیا چلاتے ٹائم ان کی پوری فیملی وہیں ختم ہو گئی
ہاں وہی وہی والا دھا تھا میں نے
بالکل اب لوگ اے سی خریدتے ہیں
ہاں سوشل مڈیا پہیکھا جا میں نے مجھے تو کوئی پتا بھی نہیں رہ تھا
ج ہم نے نیوز وغیرہ میں ہی دیکھا ہے تو میں لوگ ایسی راحت کے خریدتے ہیں اور وہی ایسے لوگوں کا جھیان بھی لے لیتے ہیں کبھی کبھی
یہ تو کہ رہے ہیں بھائی جان لیوا ثابت ہو گیا ان کی زندگی میں تو
بائی یہ تو یہ مطلب کچھ بھی سمان ہے کو نقصان تو ہوتا ہی رہتا ہے
ہاں ہر چیز کے لیے ہاں احتیاط بہت ضروری ہے ارے وہ نہیں سنا رہ تھا کیا مطلب وہ اے سی پوری پوری اے سی کی ٹرین میں آگ لگ گئی تھی گرمی اتنی بنکر ہے مطلب بتاؤ آپ صبح کے ٹائم میں پانچ بجے سم تھنگ آگ لگی تھی یہاں پہ
جی اے سی میں لوگ ا س سی میں بھی جاتے ہیں کہ تاکہ گرمی سے راحت ملے اور اے سی والے میں بھی ٹرین لگ جا رہی کیا ہی کر اتنا گرمی جو چل رہی ہے آج کل
ہاں گرمی بہت زیادہ ہے بھائی اللہ بچائے اسی گرمی سے اور موسم اتنا چینج ہو رہا ہے نا مطلب دو سیکنڈ کے لیے بارش ہوتی ہے نا تو اللہ ہم کو سکون ملے گا اب پھر سے واپس سے چینج ہو جاتا ہے
ہمارے یہاں کچھ دن پہلے نا صبح صبح کے ٹائم پہ نا تھوڑی تھوڑی بارش ہو رہی تھی تھوڑی تھوڑی ہو رہی تھی اس سے تو اور حالت بحال ہو گیا تھا
شکر ہے وہ تھوڑی سی ہوتی ہے نا تو پھر وہ چپچپا چپچپاسا نا پورے مطلب ایسا لگتا ہے نا بہت ہی عجیب سا
بارش کے ساتھ کیا ہوا بھی بہتا ہے تو سکون ملتا بارش ہو جاتی ہا بالکل بھی نہیں بہے گا اور گرمی دے دیتے یس
وہی تو نا اب اللہ ہی جانے اس گھر میں اللہ جانے کب نہیں نظات ملے گی بھائی گرمی سے
اب ایک بار بارش شروع ہو جائے گی تب تو گرمی سے تو رحت مل ہی جائے گی پر کپڑے وغیرہ سکھانے میں بڑی دقتیں ہو جاتی اس ٹائم پہ
ہاں بہت ہو رہی ہے اور ابھی نا سبھی کو نا شادیوں کا سیزن بھی اسٹارٹ کرنا ہے نان اسٹاپ ایک کے بعد ایک سب کو ابھی کے ٹائم پہ شادیاں کرنی ہے
بالکل اس ٹائم پہ تو نکاح وغیرہ جلدی ہوتا رہتا ہے پر گرمی وغیرہ میں نکاح کرنے میں بھی اتنا اچھا نہیں لگتا کیونکہ گرمی کا ٹائم رہتا ہے پورے کپڑے میک اپ وغیرہ سب خراب ہو جاتا ہے
وہی تو نا ابھی کہیں نکل بھی نہیں سکتے سفر کا تو سوچ ہی نہیں سکتے
بالکل ہمارے یہاں ہم دوپہر کے ٹائم تھا نا گھر سے نکلنا مشکل ہو جاتا ہے اتنی اتنی دھوپ رہتی ہے نا کہ گھر سے بحال ہو جائیں گے باہر
آپ نہیں آپ صبح صبح اٹھ کے دیکھ آپ صبح چھ بجے چھ بجے آپ کو اٹھیں گے نا آپ چھ بجے آپ دیکھے سامنے آپ کو دھوپ دکھے گی
بالکل چھ بجے ساھے پانچ بجے ہی نا اجالا ہو جاتا پ چھ بجے ساڈھے چھ بجے نا دھوپ آ جاتی ہے بالکل ایک تو رات کے ٹائم پر نیند نہیں آتی کی صبح اتنی تیز دھوپ آ جاتی ادھر بھی نیند خراب ہو جاتی ہے ہماری
ہوں وہی تو ناو بہت ہی بگڑا ہوا ہے اس
ایسے موسم کے ٹائم پر کشمیر ادھر ادھر جانے کا من کرتا ہے پر ہمارے امی اب اس کے پاس تو ٹائم ہی نہیں رہتا کہ لے کے جائے
اچھا آپ کو سفر پہ جانا ہے
لگ گرمی کے ٹائم ہوتا ہی گرمی کے ٹائم پے چھٹیا ملتی ہے
ہاں ابھی چھٹیاں چل رہی ہے نا تو من تو بہت کرتا ہے پر گرمی کو دیکھ کے نا پھر اپنا ہی ایسے من کرتا ہے کہ اللہ کیا نکلے اس گرمی میں
ہ کبھی کبھی ایسا ملتا ہے کہ چاہ ہی باہاں نکلتے ایک دن کے لوگ واٹر پارک وغیرہ بھی تو گھومنے جا ہی سکتے ہیں
ہاں وہ تو ہے وہ پھر شسم کے ٹائم اگر آپ کے یہیں پہ ہے تو پھر تو جانے میں آ جائے گی مزے
جانے کے لیے ہمارے گھر سے پرمیشن ہی نہیں ملتی ہے
پوری فیملی کو اپنے پورے پریوار کو ساتھ میں لے کے جانیا کریں آپ کہ چلو سام کی سیر پہ ہو کے آتے
شام شہر کے تو کھانا وانا بناتے وغیرہ تو ہوتا ہے کبھی کبھی نیچے چلے جاتا ہے پر ہمیں چاہیے تھوڑا دور چھ ٹیا لے کے جانا تو ایک دن کے لیے واٹر پارک لے کے جائے تھوڑا ہمیں بھی خوشی ملے تو گرمی کے ٹائم ہے گرمی کے ٹائم کہیں نکلتے نہیں ہے تو گرمی کے ٹائم پہ تو واٹر پارک کا مزہ آتا ہے ٹھنڈیوں کے ٹائم پہ تھوڑی نا
یہ ب مطلب پانی پانی کو دیکھ کے نا ایسا لگتا ہے اللہ سکون مل گیا جنت تو یہی ہے
بالکل بول سائی فرما رہے ہیں آپ گرمیوں کا ٹائم تھا واٹر پارک ہاں
ایسا دل میں ایسا سکون بیٹھتا ہے نا کہ اللہ ا بس کچھ بھی نہیں چاہیے گرمی میں تو
گرمیوں کے ٹائم پر کہیں اور زیادہ دور جیسے کشمیر وغیرہ چلے جائے ہم کو بتا نہیں سکتے ایسا لگتا ہے کہ جنت نصیب ہو گئی گرمیوں کے ٹائم پر اتنا سندر اتنا سندر وادیاں رہتی لتا کہ جیسا لگتا ہے کہ ہمارا دل وہی رہ گیا
ہاں ہ وہاں کا جو وہ ہے نا بالکل شاندار لگتا ہے وو
بالکل ہمیں سیر وغیرہ میں دیکھا ہے وسے جانا پتا نہیں کب ہوگا اللہ چاہیں گے تو ہو ہی جائے گا
چال ال لائ اناء اللہ اللہضرور آپ کی دعا کو بول کریں گے ٹھیک ہے چلو آپ سے پھر بات کرتے
ج پنا ہوتے